کیسی ہیں ا
ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں
میں بھی ٹھیک ہوں
جی اور آپ کے گھر پہ سب کیسے
ٹھیک ہے
جی اور دن کیسا گزرا
اچھا تھا آپ
جی جی میرا بھی دن بہت اچھا گزرا جی جی بینس پسند ہے
بینس پسند ہے اور سب کافی آسانی سے بنتی ہے اور کھانے میں بھی بہت اچھی لگتی ٹھیک ہے ہمارے یہاں تو تین صحب بنائی جاتی ہے اور آپ دیکھیے گا کہ جو بھی فرینچ ڈشیز ہیں ان میں بیینس کو یوز کیا جاتا ہے
جی ہاں فرینچ بھی
فرینچ بن اور مطلب جو بھی آپ کے چائنیز فوڈ وغیرہ ہو
جی جی
استعمال کیا جاتا ہے جی بینس اچھا لگتا ہے
ہاں ہمارے یہاں سے سبزی بنتی ہاں سمپل ریسیپ مطلبزی رہتی کوئی بن جاتی
کوئکلی بن جاتی ہے جی اس سے ہمارے یہاں پہ س سبزی بنتی ہے اس کی سوکھی سبزی تری والی سبزی بھجیا بنایا جاتا ہے بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ بینس کا لوگ اچار بھی لگاتے ہیں
اچھا چار کا نہیں پتا میں نے پہلی بار سنا چار کا
اچار بھی لگاتے ہیں وہی جو مسالے ہوتے ہیں بیسک وہی بینس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر کے اور اس کو ابال دیا جاتا ہے ابال ہاں ابال دیا جاتا ہے ابالنے کے بعد صرھر وہ جو بھی اچار کا جو س پھل سا مسالہ رہتا ہے انیں مسالوں کے ساتھ اس کو مکس کر کے اور تیل ڈال کر کے بڑنی میں کسی کانچ کے بڑنی میں رکھ دیا جاتا تا ہے اور تھوڑی بہت دھوپ د دی جاتی ہے تو اس طریقے سے طریقے سے بیینس کا اچار بھی لوگ لگاتے ہیں
ہاں اچھا میں تو سبزی بنتی ہے تو ممی لوگ بناتی ہیں تو سمپل سی رہتی ہے آلو لے لیا اور بینس لے لیا آلو کو اس کے بعد ایک کہ ہی لو پہلے تو بینس کٹ واش کر کے کٹ کر لو ایک ایک انچ کے حساب بچر پ باہ کے کاٹ تے بچ لوگ پا تھ ہے لمبا رکھتے ہیں اور آلو لے لے اس کو بھی کٹ کرنے چھوٹی چٹیے کیوبس میں
وبس میں
و اس میں تو پھر کڑھائی میں تیل ڈالے اور اس کے بعد اس میں زیرا ڈال دے کھڑا زیرا
زیرہ
ہگ ڈال دیں
اچھا کھان آپ کیا ہی استعمال ہوتی ہے کھانے میں
اں ہمارے ادھر یوز ہوتی ہے
اچھا
ہاں جیسے گوبھی ہو گئی اور جیسے پوہا وہ وغیرہ ہو گیا تو اس میں ڈالتے ہیں ہم لوگ جس ارر کی یلو والی دال ہوتی اس میں بھی ڈالتے ہیں ہم لوگ
اچھا ہ مطلب ہے کہ ذائقے ک بہت مطلب ہے کہ اچھا
ہاںائق بھی اچھا ہوتا ہے پیٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہاں ہاں کیہ بہت دال یا سبزیاں ہوتی ہیں ن جو گیس یا ب لوٹنگ کرتی ہیں تو
ب جی جی بالکل بیینس کا بھی مطلب شاید یہ یہی مسئلہ ہے تو ہماری طرف جو بینس بناتے ہیں اس میں مطلب ہے کہ بلوٹنگ اور م کے لیے اس کو ابالنے کے ٹائم میں نمک والے پانی میں ابالا جاتا ہے
اچھا آپوگ ابال
ہاں ابال کر کے مطلب بہت زیاد نہیں بس ہلکا ابال کر کے مطلب بس ڈالا نکال لیا ویسے سو بالنا ٹائم کے نہیں ہاں اور اس کے بعد پھر نا وہ تیل پہ تھوڑا زیرا ڈال کر کے پہلے بہت اچھے سے تھوڑا سا فرائی کر لیتے تاکہ اس کا جو بھی مطلب ہے کہ وہ کسیلا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر جیسے پیاز کو لال کیا پیاز کو براؤن کیا اس میں ہری مرچی ڈالی اور پھر بینس ڈالا اور پھر جو بھی پاؤڈر والے مسالے ہیں وہ سارے مسالے ڈال کر کے اور اس کے بعد پھر یہ کہ ٹماٹر ڈال کے تھوڑے تھوڑا سا پانی بہت زیادہ پانی نہیں اور پھر اس کو دھیمی پکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو ہمارے طرف ہے کہ مطلب بینس کو اس
اچھا آپ لوگ کہ ل ہاں ہمارے تو اتنی ہگ ڈالتی ہے ہگ ڈال دو پھر ہری مرچ مطلب عید سے سلٹ کر کے ڈال دو یا باریک کاٹ کے ڈال دو میں تو باریک کاٹ کے نہیں ڈالتی کیونکہ بچی ہے تو مطلب بیٹی کرکٹ آالا اور ہری مش میں سمجھ بھی نہیں آتا بہت بار
صحی بول رہے ہو ہاں دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں
پھر ہری مرچ کے بعد ہم لوگ آلو ڈال دیتے ہیں آلو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا نمک ڈال دو اور دو تین منٹ اس کو چلا لو اور دھیمی آنچ میں آلو کو پکا لو کیونک آلو ٹائم لیتا بیینس زدہ
جس تو جلدی
ہاں اس کے بعد پھر کھول کے دیکھ لے اگر جی جی
ہاں ہاں اگر ہاں ریڈی ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے کھانے کے لیے اور بہت لوگ یہ ڈائٹ پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ بینس کا استعمال تھوڑا زیادہ کرتے ہیں جہاں تک مطلب میں نے سنا ہے کہ جو لوگ ڈائٹنگ وغیرہ پہ رہتے ہیں م بینس کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ سنا گیا ہے کہ مطلب صحت کے حوالے سے وہ کافی مفید ہے
ہاں نہیں بیینس فائدہ کرتی دی یہ بت
ہ بیس فائدہ کرکتی ہے
ہاں
اور کافی آسان پانی سے ہاں یہ بنتی بھی ہے بہت زیادہ مطلب اس میں کوئی ویسا ایکسپریمنٹ آپنے نہیں کرنا ہوتا ہے
ہاں یہ تو ہے اس نے زیادہ بول
ہاں بعض دفعہ ہمارے یہاں جو اس کے مسالے والی سبزی جو بنائی جاتی ہے اس سے اس میں وہی میتھی تیل گرم کرنے کے بعد اس میں میتھی دانہ ڈالتے ہیں جب میتھی دانہ چٹکنے لگ پھر اس میں پیاز ادرک لہسن ان ت نو کا پیسٹ تیار کر کے اور اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور دھیمے دھیمے آنچ پہ اس مسالے کو پکایا جاتا ہے اس کے بعد مرچی کا پاؤڈر ہلدی پاؤڈر نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کیونکہ ہر گھر میں کہ الگ الگ ہوتا کہیں تیکھا زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہیں کم تیکھا تو اس طریقے سے ڈال کر ہی دھنیا پاؤڈر یہ سب ڈال کر کے دھیمے دھیمے آنچ میں پکایا جاتا ہے جب یہ تھوڑا سا پکنے لگتا ہے تیل سے پیٹ ہونے لگتا اس کے بعد پھر ٹماٹر سابوت ٹماٹر کو مطلب ہے کہ چار سیکشن میں کاٹ اور اس کو ڈال دیا جاتا ہے اور پھر ڈھکن ڈھک دینا ہے اگر ہم کڑھائی پہ اس کو پکا رہے ہو پھر وہ دھیرے دھیرے وہ اس ٹماٹر کو میں مطلب ہے کہ ابزارب ہونے لگتا ہے اور پھر وہ بھی گلنا شروع ہوتا ہے پھر ایک دو چمچہ چلا کر کے اس مسالے کو مطلب ہے کہ تھوڑا بھونا جاتا ہے اور جب یہ آپ کو د رہا ہے کہ یہ بھن گیا ہے پھر اس میں بیینس ڈال کر کے پھر ان دونوں کو بہت اچھے سے مکس کر کے بھنا جاتا ہے اور پھر پانی ڈال کر کے ڈھگ دیا گیا جب یہ لگگر ایک دو بار چلایا جاتا ہے دیکھا گیا ٹھیک ہے مطلب مسالہ اور بینس آپس میں ایک دوسرے کو پکڑ لے مطلب ایک دوسے
ہاں ہاں جی جی
ہو جائے پھر اس ٹائم کسوری میں تھی دھنیا ابوت دھنیا ڈال کر کے اور پھر سرو کیا جاتا ہے اچھی لگتی لنچ میں بھی آپ لے جا سکتے ہیں گھر بھی مطلب ہے کہ چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراٹھا مٹھا پوڑی آلو کے ساتھ تو اس کو بنایا ہی جاتا تا ہے لیکن ہوتا کیا ہے ن کہ اگر سبزی کم ہے تو ہمارے یہاں آلو اس میں ڈال کے اس کو بڑھانے کے پاپ اس سے یوز کرتے ہیں کہ اگر سبزی کم ہے اور آپ کو لوگ زیادہ ہے تو اس میں آلو تھوڑا سا مکس کر دیا اس طریقے سے اور اس کو اس کا بھجیا بھی بہت اچھا
اچھا ہمارے ادھر نا وہ کیا بولتے ہیں بینس خالی فرائی بھی ہو کے بنتی ہے مطلب لیکن اس میں کیا رہتا ہے نا دو طرح سے بنتی ہے ایک تو بٹر لے لو بٹر ڈال دو اور بیینس کو ایک ایک انچ کے ٹکڑے میں کٹ کر لو پھر اس میں نا بٹر میں تھوڑا سا لہسن باریک کاٹ کے ڈال دو ہاں لہسن ڈال دیں وہ فرینچ بینس ڈال دیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کرنی میڈیم آج میں تھوڑا سا اچھا سے پھر دھیمی آنچ میں ن ا ڈال کے اس کو نا پکا لیں مطلب سافٹ کر لیں ویسے اسٹیم کر کے وہ بھی ٹیسٹی لگتا
مطلب ہے کہ یہ ڈش مطلب آپ کے حوالے سے جاننے کو مل رہی ہے اور یہ سننے میں تو کافی لذیذ لگ رہی ہے انشاء اللہ اس کو بنا کے ضرور ٹرائی کرے گی کیونکہ اس میں محنت تو کوئی بھی نہیں لگ رہی بھی ہے جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں بہت سمپل اور مطلب ہمیشہ سبزی کا نام آتا ہی ہے اور آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے کیا ہی بورنگ مطلب وہی مس مسالہ وہ تیل لیکن یہاں پہ ہے مطلب بینس کو بٹر کے ساتھ اور لہسن کے ساتھ تو یہ تو سننے میں ہی بڑا مطب
مطلب خالی کھانےت اچھا لگے گا روٹی پراٹے کا سر نہیں لیک خالی ایک اور بنتا ہے ایکوگ ایک اور ہم لوگ کےھر بنتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں نا جیسے گری کا تیل ہوتا ہے نا آپ گری کا تیل لے لو گری کا تیل نہیں ہے تو پھر آپ نارمل سرسوں کا تیل لے لو اگر جو یوز کرتے آپ بولو اس میں نا تھوڑا سا رائی دانا ڈالتا جب رائی دانا چٹک جائے تو اس میں ایک چمچی گرم کی دال ڈال دیں اور وہ تھوڑی سی جب براؤن ہو جائے تو اس میں کری پتہ ڈال دیں گ ہری مرچ مطلب بیچ سے
ہاں ہاں سلیکٹ کر کے ہاں
ٹی ہوئی بیینس ڈال دیں اور تھوڑا سا ہلدی پاؤڈر نمک اور اس کو د ایک ایک منٹ چلا لیں اسے دو منٹ کے لیے پھر اس کو نا دری آنج تھوڑا سا پانی چھڑک کے ایک سے دو ٹیبل اسپون پانی ڈال کر اس کو دھیمی آنچ میں کور کر کہ رکھ کے پکائیں پانچ سے سات منٹ وہ بھی چھبن اور اس میں اگر چاہیں کہ تو گٹڈ کوکنٹ بھی ڈال سک
اچھا یہ تو مطلب کافی اچھی ڈش ہےز آپ اپنے بیین سے بتا دی کیونک میرے دماغ میں بیینس کا نام آتا ہے اور بس وہی دو چار مطلب بس بائی ایک بجیا ایک اچار ہاں لیکن یہ تو کافی چلیے بہت شکریہ آپ کا کا ہاں اتنی اچھی ڈش بتے اللہ حافظب کا خیال رکھے اللہ حافظ